ہلو السلام علیکم وعیکم سلام بھائی جان آپ تھوڑا سے بات کر سکتے ہیں ہاں بھائی جان بولیے ٹھیک ہو ٹھیک ہو
ہاں بھائی میم میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
بس بڑھیا گرمی سب ٹھیک ہے
جی جی بھائی الحمد للہ بتاؤ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بڑھیا آپ کے گھر میں امی ابو سب ٹھیک ٹھیک ہے جی جی الحمد للہ آپ بتا کے یہاں سب ٹھیک ہے بس بڑھیا میں سوچ رہا تھا آج ہم موبائل فون کے فائدے اور نقصانات دیکھیں ٹھیک ہے
جی جی بہت بہت ہی اچھا سوچا ہے آپ نے یہ بہت ضروری ہے جو یہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں
آج کے دور میں موبائل فون ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو موبائل فون کے استعمال نہ کرتا ہو بچوں ست لے کر بزرگ تک ہر عمر کے لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں
جی صحیح
موبائل فون صرف بات کرنے کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ تعلیم تجارت تفریح معلومات حاصل کرنا اور دنیا بھر سے رابطہ رکھنا قابل کے بھی اک بہترین ذریعہ بن چکا بن گیا ہے
نیو ک تو اس کا یہ بھی ہے کہ موبائل فون جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ لیکن یہ انسان کو خود تک ہے وہ اس کا استعمال کیسا کرے تو اگر ہم دیکھے آج کل تو آن لائن ایجوکیشن اور سیکھنے کا کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے موبائل فون تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے ہر قسم کی معلومات جو ہے حاصل کی جا سکے وہی چند پل میں وہی گھر میں بیٹھے ہوئے ا مطلب چھوٹا سا ہمیں کلک کرنا ہے تو ہم ہمارے پاس ساری جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یا اگر کوئی ہمارا دوست ہو بھائی ہو یا کوئی گھر گھر میں کوئی کوئی بھی ہو دور ہو ہم سے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ویڈیو کال جو ہے دور رہنے والے رشتے دار یا بھائی بھائی جو بھی ہو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ہے نا
بالکل صحیح ات لیکن ہر چیز کی طرح موبائل فون کے بھی بہت سے فائدے اور کچھ نقصانات ہیں اگر اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا جائے تو یہ ہماری زندگی کو آسان بنا دیتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا بھائی اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ وقت صحت اور تعلیم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے فم
تو
تو
اس کا جو مجھے اور ایک اچھا چیز لگ رہا ہے موبائل فون کا کہ وہ ہے آن لائن بینکنگ اور جو بل ول بر رہی ہوتی ہے وہ آسان ہو گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لائن بڑی لائن میں لگنا پڑتا تھا گرمی میں اور ٹریفک میں وہ اس اس میں جو ہے بہت زیادہ مسئلے ہوتے تھے آج کل کل کیا ہے کہ آن لائن ہی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم آن لائن ہی پیسے جو ہے ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں نہ ہی بینک جانا پڑتا ہے اور اگر کوئی بل بھی ہوگا تو وہ بھی ہم بھر سکتے ہیں
ہم بھر سکتے ہیں کچھی پل بالکل صحیح کہا اپنی بھائی جان سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے ہم کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ اپنے گھر والوں دوستوں رشتتے دار سے فورا رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ضروری کام ہو یا ایمرجنسی پیدا ہو جائے تو چند لمحوں میں مدد طلب کی جا سکتی ہے ت چند ن وہ میں ہمیں مدد مل سکتی ہے کہ گھر والوں کو فون کرے یا کسی بھی دوست یا کسی بھی فیملی ممبر کو فون کرے اس سے دوریاں کم ہو جاتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے کے قریب محسوس کرتے ہیں
جی صحیح فرما رہے اب تو لیکن اس پہ جو ہے وہ کچھ نقصانات پہ جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو زیادہ استعمال اگر ہم کریں تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا وقت جو وہ ضائع ہوگا تو سوشل میڈیا کی جو ایڈکشن ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے اور پڑھائی اور کام میں جو ہے توجہ کم ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم موبائل کے ساتھ ہم بیٹھتے ہو تو ہمارا جو ہے کام جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اگر ہمیں پڑھنا ہوگا یا کوئی اور کام کرنا ہوگا تو پھر کیا ہے کہ اس میں بھی ہمیں پھر وقت ضائع ہوتا ہے نا
بالکل صحیح کہا آپ نے بائی جان جہاں موبائل فون فون کے کچھ فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں یہ بات صحیح ہےر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ گھنٹوں تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور ضروری کام ہم نہیں کر سکتے ہیں ضرور کام متاثر ہوتے ہیں اس سے طلبا اگر ہر وقت موبائل پر مشغول رہے تو ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے ان کی وہ پڑھ نہیں سکتے اگر وہ ہر وقت خالی موبائل پہ ہی رہے توجہ کم ہوتی جا تی ہیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کلاس ہے کسی بھی طرح چاہیں لیکن اگر وہیں پر کوئی ریل یا کچھ بھی آیا ہم اسی کی طرف جاتے ہیں پھر گھنٹو ہم اسی پہ لگا دیتے ہیں ہم پھر پڑھ نہیں پاتے
اس کا جو ہے سب سے بڑا مجھے لگتا ہے یہ نقصان ہے کہ
انسان کی نیند جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے
بالکل صحیح گیا ہوگا جو
ہ
نیند کیا ہے نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے
جی جی خاص طور پر اگر میں رات کو رات کی بات کروں تو رات کو موبائل استعمال کرنے سے نا جو آنکھوں کا جو ہے آنکھوں میں بھی تو بیماریاں ہوتی ہے اور پھر صبح جب اٹھتا ہے انسان تو سر جو بھاری ہو ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے تو نیند جب متاثر ہوگی تو یہ چیزیں پھر ہوں گی آنکھوں یا گردن یا کمر پر بھی جو ہے برا اثر پڑ سکتا
پڑسکتا ہے بالکل صحیح کہا اپنے بھائی جان موبائل فون کے زیادہ استعمال صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں آنکھوں کی کمزوری گردن اور کمر کا درد سر کا درد اور نیند کی کمی جیسے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں لوگ اکثر لوگ اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں اگر ہم گھر والوں گھر والے کوئی بات کرتے ہیں تو بچے کیا ہیں آج کل کے یہاں سے موبایل چلا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے رشتوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو وقت دینا کم ہوتا کم ہوتا جاتا ہے ہم اس سے اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں اس مبائل فون سے کیونکہ اتنی ایڈکشن ہو گئی ہیں کہ ہم اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اس موبائل فون کی بغیر
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ اس میں کیا ہے کہ اور چیز ہے کہ جو ہم سامنے پہلے کیا ہوتا تھا کہ موبائل فون جب نہیں تھے تو پہلے ہم کیا ہے ایک دوسرے سے ملتے تھے رشتے دار ہو دوست ہو یا کوئی بھی ہو ہم سامنے بیٹھ کے جو ہے ہم باتیں کرتے تھے یا جو بھی ہمارا کم وقت آج کل کیا ہے کہ وہ سب جو ہے وہ آمنے سامنے گ تو وہ کرنا اور رشتوں میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آج کل کہ موبائل فون اٹھایا ہم نے کال کیا تو بس ہو گیا تو اس میں کیا ہے کہ اور ایک جو مجھے لگتا ہے اور ایک نقصان اس کا سب سے بڑا تو وہ غیر معلومات جو اور جو اس کو فیک نیوز کہتے ہیں اس سے بھی کیا ہے کہ وہ بہت سارے مسئلے پھر
مسلے پھر پیدا ہوتے ہیں
تو باقی بچوں پر جو ہے موبائل کا زیادہ استعمال ان کی صحت اور تعلیم کو جو ہے متاثر کر سکتا
کر سکتے ہے نا بالکل صحیح بات صحیح کی بھائی جان آپ نے ہر وقت موبائل فون پر مشغول رہنے کی وجہ سے یہ لوگ ورزش کام کرتے ہیں جس سے موٹا پا اور دوسری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں آج کل لوگ کیا ہیں خالی موبائل فون پہ ہی رہتے ہیں کوئی لوگ ایسے جاب کرتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں پاتے ان سے کمپیوٹر یا موبائل فون سے پھر وہ ورزش نہیں کر پاتے اس سے کیا ہوتی ہیں کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے اندر
جی جی جی صحیح فرما رہے آپ تو موبائل کا جو ہے حد سے زیادہ ملج ہے ذہنی دباؤ اور تنہاہی کا سبب بن سکتا ہے جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں تو موبائل کا میں ویک ہوں گا کہ لگ موبائل فون ہے وہ ایک بہت مفید ایجاد ہے تو موبائل خود اچھا اچھا یا برا نہیں ہوتا اس کا استعمال اس سے اچھا یا برا بناتی ہے میں نے آپ کو پہلی بولا یہ انسان کو خود تک ہے وہ وہ موبائل فون کا ہے استعمال کس طرح کریں اچھے کاموں میں لگے یا برے کاموں میں تو ہمیں جو ہے موبائل کو ضرورت کے مطابق اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے ہے نا بھائی
بالکل صحیح غیر ضروری طور پر سماجی رابطے کی سہج ت کا استعمال انسان کو ذہنی دباؤ بے چینی اور مقابلے کی سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے ہمیں موبائل فون کا اس استعمال صرف ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے پڑھائی کے و پڑھائی کے وقت وقت موبائل کو دور رکھنا چاہیے ہر روز کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہیے رات کو دیر تک موبائل استعمال کرنے سے بچن بچنا چاہیے صرف معتبر ذریعہ سےم معلومات حاصل کرنی چاہیے اور جھوٹی خبروں کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے بچوں کے موبائل استعمال پر والدین کو ناراض کرنا رکھنا چاہیے میں کیا ک ا کی جو نیوز ہے ہیں ن آج آج کل ہم نیوزیں کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ان پر متاأثر ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ غلط نیوزیں دیتے ہیں لیکن ہم اسی پر پھر اسی نیوز پر چلتے ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ غلط نیوزیں آگے نہیں بھیجنی چاہیے اور جو نیوز ہم سنیں اس کی جانچ کرے نیوز ٹھیک ہے یا نہیں بھی ہے ہ
جی جی جی اگر موبائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ترقی کا ذریعہ ہے اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو موبائل فون کی وجہ سے جو ہے ہم دنیا بھر کی تازہ خبروں اور معلومات سے فورا واقف ہوتے ہو جاتے لیکن موبائل فون کا زیادہ استعمال جو ہے نا وہ جسمانی ورزش کچھ ہے کم کر دیتا ہے جس سے کیا ہے کہ صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے نا
بالکل صحیحات وا آ چ م یہی یہی کہا جا سکتا ہے کہ فون ایک بہت قیمتی اور مفید ایجاد ہیں اس اس سے انسان زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے تعلیم صحت تجارت اورور رابطے کا مدمہ میدان میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اس کا غلط یا حد سے زیادہ استعمال کر ہے کیا جائے تو یہ فائدے کے بجائے نقصان کو نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس لیے رور ضروری ہے کہ ہم موبائل فون کو اپنے غلام بنائے اس اس کا غلام نہ بنے
جی جی بھائی چلو بھائی مجھے نا آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا
بٹھ آپ کے ساتھ بہتچھ لگ بات کر کے ملتے ہیں کل تب تک کےتےے اللہ حافظ